ہیلو ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام اور اپ کی سب خیریت سے سے آپ بتائیے آپ کیسے ہیں آپ خاندان کیسے ہیں
جی سب بڑھیا
اور بتائیے
اور آج کل چھٹیاں چل رہی ہے بچوں کی تو آپ کیا کر رہے ہو
بس ہم بھی بس تھوڑی دیر میوزک وغیرہ سن لیتے ہیں اور کیا کرنا بور ہو جاتے ہیں سارا دن گھر بیٹھے بیٹھے تو سوچتے ہیں خڑی دیر سن لیا
صحی فرما صحی فرمایا آپ نے کیونکہ آ جب بھی آپ بور ہو جاتے ہیں کیونکہ گرمی باہر بہت ہے گھر سے باہر نکلا نہیں جاتا کہیں بھی جایا نہیں جاتا تو اس سے اچھا ہے گھر بیٹھ کے آپ موسکی سنوں
سرمایا ایک تو دیکھو آپ موست روح کی غذا ہے جو ہمارے دل کو کتنا سکون دیتی ہے ہے آپ کو پتا ہی ہوگا
جی بالکل کیونکہ سرف ہمارے سکون اور خوشی ہے دونوں ہمیں ملتی ہے جس سے ہمیں اپنی ہر بھاو اپنی باہر نکلتی ہے جو میوزک ہم سنتے ہیں
بالکل ٹھیک فرمایا ج آپ یہ دیکھو سر بھی ہمیں کہانی بتاتے ہیں
اچھا اس ط سے آپ کو پت ہی ہے آپ کو پتا ہی ہے سنگیت کے بنا من ادھورا ہے جیسے اگر من کو شانت کرنا ہے تو آپ ایک کہ لوگ کی موج کی سن ہو تو آپ کو سنگیت سے جوڑتی ہے یہ اور اس سے یہ ایک لوکپ بھی ہے جس سے آپ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے بھی ہو
بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے آپ نے دیکھا ہوگا جب ہمارے الفاظ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو ہمار کو یہ موسیی ہمارے دل کی بات کہ دیتا ہے کئی بار ہوتا ہے کوئی گیت ایسا آتا ہے کہ جو ہمارے دل کے چھو جاتا ہے اور ہمارے دل کی بات کہنے لگ جاتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے یہ ہمارے لیے ہی بنا ہے
صحیح بات صحیح فرما آپ بھی آپ نے مدور سنگیت سن کر آپ کہتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہیں شام مد کوئل بھی نہا خ ہے جیسے اس کی بھی ا اس کے بھی س ساؤنڈ ہوتا ہے جو ہم سنتے ہیں وہ بھی ہمیں کتنا اچھا لگتا من کو اس سے سن کر بڑا اچھا فیل کرتے ہیں ہم
فرمایا آپ نے دیکھا ہی ہوگا صبح چڑیا بھی بھی کیسے چز وہ کرتے ہیں کئی بار تو آپ صبح جلدی اٹھو تو دیکھ و کہ باہر ک نہ اچھا ایسا لگتا ہے کوئی کتنا مدور موسیکی گار کہاں ہے
صحیح بات صحیح فرمایا ابھی سنگیت سیکھنے سے ہمارا رچاتمک بھی بڑھتی ہے سنگیت ایک ایسی بھاشا ہے جسے ہم ہر پرکار سے سمجھ سکتے ہیں اور وہ ہمیں سمجھاتی بھی ہے
بالکل ٹھیک فرمایا آپ یہ دیکھو ہم نگمے سے سنتے ہیں نگ کئی نگ میں تو ایسے لگتے ہیں جیسے نغموں کی دنیا میں ہر درد بھی خوبصورت لگنے لگ جاتا ہے
صحی فرمیا آپی سنگیت سنسکرت میں بھی آتا ہے
آپ نے سنا ہی ہو ہاں جی ہاں جی ایک منورنجن تو کا ایک لوک بھی بالکل سنگیت ہم سھتے ہیں ست ہم سیکھتے ہیں اس سنگیت سے بھی ہماری ب آپ نے سنا ہی ہوگا کئی بار کئی لوگ تو کتنے نگم سنتے
جی
اور آپ کا یہ ہوگا نغموں کا سر کئی بار دل کو ہمارے چ دل پر چھا جاتا ہے جو بات ہماری لفظ نہیں کہہ پاتے وہ گیت سنا دے جاتے ہیں
جی صحیح بات کا بائی ٹھیک فرمایا آپ نے سنگیت کے بنا جیون ادھورا ہے ہمارا ہمارا ہمارا ہم من سے دکھی ہے کسی دن تو سنگیت سن لیتے ہیں تو وہ چیز ہر چیز ہمارے سے دور ہو جاتی ہے تناؤ ہم سے دور کرتا ہے
بالکل ٹھیک سرمان آیا دیکھو آج کو کل تو لوگ نگ میں بھی گاتے ہیں اور کتنے سارے میوزک پہ یوٹیوب پہ اپنا چینل بھی بنا رکھا ہے ہمارا آپ ہمارے آپ ہی کا بیٹا ہے اس نے اپنا یوٹیوب چینل بنا رکھا ہے اور اتنی کمائی بھی کر رہا ہے آپ دیکھو ا مسکی کے تھرو
بالکل موش ک سے آپ بہت کچھ کر سکتے ہو آج کل اتنے ٹی وی میں شو ہو رہے ہے وہ ان ان کی وجہ سے سے بہت آگے بڑھتے جا رہے ہیں بچے بھی بڑے بھی کیونکہ یہ ہر کسی کے لیے اندر گن ہوتا ہے جو باہر نکل کے آتا ہے اور اس سے آپ کے بہ سارے راستے کھلتے ہیں پیسے کے پیسے کے راستے الگ سے ایک آپ کا منورنجن کے الگ سے راستے ہر جگہ ہر چیز سے ہے جڑے ہے یہ اس وہ اس کی ہمارے سات ہر جگہ سے جڑتی ہے کہیں آپ آپ پارٹی میں جا رہے ہو ک چز میں جا رہے ہو کہیں بھی جا رہے ہو سب سے زیادہ موسمی کا پرریوگ کیا جاتا ہے
ہی ہوگا کئی بار ہم کا بر کھانا کھانے جاتے ہیں وہاں پر بھی دیکھو ہوگا کہ پیچھے ک نام ادور مس چل رہی ہوتی ہے کھانے کے ساتھ ساتھ جب ہم سنگیت سن ہیں تو کتنا ہم کو اچھا بھی لگتا ہے اور دل کو سکون بھی ملتا ہے ہمارے شادیوں میں بھی جاتے ہیں شادیوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا اگر موسیقی نہ چلی ہو تو کئی بار ہم وہاں بیٹھ سوچتے ہیں کرے بھی کیا چلو موسیقی چل رہی ہوتی ہے پیچھے سے کئی بار تو آپ نے دیکھا ہوگا لائف شائر بھی آئے ہوتے ہیں اتنی اچھی ا اچھی شاعری کرتے ہیں کہ ہمارے دل کو کتنا سکون مل
چھو لیتی ہے صحیح بات صحیح فرمایا سنگیت سیکھنے سے آ تمب گیس بھی بڑھتا ہے بچوں کو لے کر بڑے تک اس بھمی بہت آگے بڑھتی ہے کیک آج کل کے ٹائم میں بڑے بھی ہمارے سے یہ اکیلے بیٹھے ہے وہ ان کو کوئی کام نہیں ہوتا وہ بڑ وہ ب بگ ہوتے ہیں ان کو بھی یہ سننے میں اچھا لگتا ہے کیکہ میوزک میں خالی وہ نہیں چیز اور بھی بہت ساری چیزیں ہے جو آپ سنتے ہو خالی یہ نہیں ہے کہ آپ سر اور تال والے ہی سیدھے آج کل بہت کچھ ہے اللہ کی یہ بات کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور بھی بہت چیزیں سیکھتے ہیں ہم
بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے آپ نے دیکھا سنا ہی ہوگا ہر نغمہ ہمیں ایک احساس دلاتا ہے اور ہر سر ایک داستان بتاتا ہے جب ہمارے لفظ خاموش ہو جاتے ہیں تب مسی بول تی ہے
ا صحیح بات کا صحیح ہے فرمایا آپ نے سنگیت سننے سے آپ کا من شانت ہوتا ہے مدور سنگیت دل کو چھو لیتا ہے اور دن بھر ہم ایک الگ ہی خوشی میں پھر گھومتے پھرتے ہیں ہم اپنے دوست ہم اپنے سہیلیوں کے ساتھ گھومنے بھی جاتا تو بھی ساتھ میں کہیں نہ کہیں موسیکی چل رہی ہوتی ہے تو وہ ہم ان کی پورے دن میں ہمارا پورا سفر نکل جاتا تائے
فرمایا آپ نے دیکھا ہی ہوگیا کہ نگمو کی محفل میں دل اپنے سارے گم بھول جاتا ہے موسیقی میری ہماری روح کی زبان ہے
صحیح فرمایا آپ نے سنگیت لوگوں کو آپ اس میں جوڑتا ہے اس اسی لیے تو ہم ایک جب بھی کوئی کہیں جانا ہو تو ہمیں اکیلا فیل نہیں ہوتے ہم ہمیں یہی لگتا کہ ہمارے ساتھ ساتھ اور بھی کے لوگ منورنجن کر رہے ہیں
بالکل ٹھیک فرمایا آپ نغموں میں جو بات ہے ان لفظوں میں کہاں ہے ہر سر میں ایک نیا احساس بستا ہے آپ کو پتا ہی ہے مس کی ہماری تنہائی کا ہم سفر بھی ہے
صحیح فرمایا آپ نے ہمارے ملک اور سنسکرت میں اپنا ایک الگ ہی سنگیت ہے جو الگ باہر نکل کے ہر ایک بچے کی زبان پہ آتا ہے جسے ہم جس اس میں ہم بہت دور دور تک ایک الگ ہی چیزوں میں کھو جاتے ہیں
بالکل ٹھیک فرما آپ نے دیکھا ہی ہوگا کئی بار ہم نغمے سنتے ہیں تو ہمار کو ہمارا درد بھی خوبصورت لگنے لگا تا ہے اور ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ ہمیں کیا عدر د ہے
صحی فرمایا صحی فرمایا آپ کو آپ صبح اٹھ ہو تبھی آ کے لیے اچھا ہے نہا صبح اٹھتے ہو آپ اکیلے فیل نہیں کبھی کرتے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ میوزک لے کے کچھ بھی کر سکتے ہو
بالکل ٹھیک فرمایا ہم تو خود سوچ رہے تھے بچوں کو چھٹیاں ہو گئی ہیں ہم بھیجیں گے ان کو موسٹلی سیکھنے چلو اسی بہانے شوق بھی ہوتا ہے بچوں کو تھوڑا بہت کہ ہم کچھ کئی بار ہوتے بچے کئی وہ س تار وغیرہ یا ایسا کوئی انسٹرومینٹ بجانا بھی سیکھنا پسند کرتے ہیں وہ بھی ایک اچھا وہ ہے سنگیت کا آپ کو پ آی ہے گانے کے ساتھ ساتھ سن بجانا بھی دونوں ضروری ہو گیا ہے
جیی صحیح فرمایا آپ نے بچوں کا وکاس میں سنگیت کی ایک مہتو پورن بھومکا ہے تبھی تبھی تو بچے اب آج کے ٹائم میں یہ نئے رہح کہ کوشل ہو رہی مل رہی ان کو
وہاں کتنا بچوں کو کئی طرح کے مکی سیکھنے کو بھی ملتی ہے آپ نے دیکھا ہی ہوگا کئی بچے غزل سیکھتے ہیں میں کئی ا یہ وہ کرنا سیکھتے ہیں گانا س ہیں کئی کچھ کرتے ہیں کوئی کچھ کر کرتا ہے آپ نے سنا ہی ہوگا آج کل تو سنگیت بھی ک نی طرح کا آ گیا ہے ہمیں تو نہ پتا بھی نہیں ہے جا کے پتاہ کر کے آئیں گے کہ کہاں سے سکھایا جاتا ہے اور کون کون سا سیکھ
س سئی فرم آپ کو پتا ہے موسیقی کے بنا کوئی لہن نہیں کوئی نم نہیں کوئی کوئی گاہک نہیں ت کوئی سج نہیں اس کے بنا سب ادھورے ہم اسے پورا کرنے کے لیے ہ چیز میں رستے ہیں
چلو اچھا لگا آپ سے بات کر کر ہم کو بھی بہت
جی اب بھی مجھے بھی بہت اچھا لگا آپ سے پھر ملاقات ہوگی
اللہ حافظ اللہ حافظ